ہاں وعلیکم السلام ا رہی ہے آواز میری
ہاں آرہی نا آپ کی آواز
ہوں ہاں آ رہی ہے بولو
بولو آپ کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس کھانا پک رہا ہے
یہ ٹائم پہ
ہاں ابھی دو ٹائم کا پکا دیں گے نا
ساتھ میں ہی بنا دیتے ہو
ہاں
بچے لوگ سب کیا کر رہے ہو
ہاں
سب بچے کیا کر رہے ہو
ہلو
ہلو آپ کے بچے کیا کر رہے
میری ایک ہی بچی ہے
ہاں بڑی ہے چھوٹی ہے
چار سال کی ہیں اسکول جاتی ہیں ابھی
اچھا اچھا اسکول جاتی ہے اور بارش ہے ادھر
یہ بچے پڑھے نہیں آج تو نہیں جارش
ہاں ادھر بھی تو آج ہی رکی ہے بارش
اچھا ج جتے نا
ہاں میرے چھوٹے ہے
ہوں
ابی بڑی والی میری چار سال کی ہے بیچ والا میرا لڑکا دو کا ہے اور اس سے چھوٹی والی ہے لاسٹ
ہم لوگ نے تو ڈر مارے کرے نہیں جلدی ایک بچہ بہلا سنبالیں گے پھر دوسرا کریں گے بولتے
ہاں ہاے
ایک سر نہیں ہوتا سامان سب
ہاں وہی میرا تو اتنا مجھے نہیں پریشان کرتے نا اپنا لوگ کھیلتے رہتے بس کپڑے میں ہی کھیلتے ل اور کس میں کچھ نہیں کرتے
اچھا نا اور بچے ایسے نہیں تھے نا توم ہی چیے اور کچھ نہیں چاہیے تھا
ہ
اور جا رہی ہے اسکول
ہاں کون
بچے میرے اسکول جانے لگے ابھی
ہاں
نرسری میں ہے ابھی نرسری نہیں جونیئر میں
اچھا جونیئر میں
ہوں
ہاں اچھا ہے نا بچے لوگ تمہارے
ہاں جونیر میں ہےب سبیئ کرے بن لوگ فٹافٹ بچے
ہاں ہاں تو مارا ادمی
آدمی گئے کام پہ
ہاں
تہارے آدمی کیا کرتے
کہ اب میرے آدمی مطلب آٹو چلاتے ہے تو ابھی ان کا کام نہیں ہے نا بارش کے وجہ سے تو ابھی دوسرے کمپنی میں کام پہ گئے لے دیکھنے
بارش میں تو سب کا ہی کام روک کے رکھتی ہے
وہی تو کیا کرنے کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر
ہوں
ہوں پھر اور میں تو ابھی سمجھا کام وغیرہ بھی سب ہوا ہے پکان کا خالی
کام ہو جاتا ہمارا تو جلدی ہو جاتا روز چھٹی ہے نا اس کو اسکول کی
اچھا اچھا بچے لوگ کی وجھ سے تو لاتے ہوتا ہے ابھی میرا بھی سمجھو صبح میں ہی ہو جاتا سب کام خالی کھانا پکانے کا رہتا ہے محب ہاں
جی ہو جاتا تھاوں چھٹی کے چکر میں پانی بھی نہیں بھرا آرام سے سوتے رہے گیا
بارش کا موسم میں تو کتنے ٹھنڈی لگتی ہے اور ہمارے یہ سائڈ تو اتنا پانی بس جاتا ہے کہ نیچے اترنے کا من ہی نہیں کرتا بلڈنگ کے پاس
ہاں بلڈگ میں ہے تو
ہاں
پہلا تو وہاں تے تھے نا
ہاں وہاں رہتی تھی وہاں سے خالی کر دی نا ہاں روم چینج کری نا میں یہ سائڈ میں ہوں نا
نہی پہلاے تماری ناند ناند کار ہے تے تھے نا
ہاں تو میں نے روم لیا نا ابھی بلڈنگ میں ادھر سائڈ م لیا نا ہاں آد میں وہاں سے سمجھو آدھا گھنٹے کا راستہ ہے
ہاں
ہاں درگاہ ہے نا
اچھا
ہاں درگاہ کے پاس
وہ ملی پہلا تو ادھر ہی تھے نا
آپ کیس سائڈ رہتے
می تھتی درگاہ پہ آئے تھے نا
ہاں تو میں وہ درگاہ کہ آگے والے درگاہ پہ رہتی ہو
یہاں پے ا رنہ میں
ہاں نہیں گٹکری
اچھا
گڈکری ہے نا
اچھا اچھا ہاں مطب پھر ادھر اچھے وہ کم اسکے کمپنی کے بازو میں جو بلڈنگ ہے
ہاں ادھر پہ
ہاں اچھا اچھا ہے وہاں بھی بھاڑا کم ہے نا
بھاڑا کم ہے چار ہزار بھاڑا ہے
تھے نا اچھے آرام سے
ہاں وہ تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا نا آدمی کے ساتھ میں ان لوگوں کا ساتھ میں تو اس کے لیے پھر الگ ابھی کتنے دن مطلب سب ساتھ میں ہی رہیں گے ایک بات اپنا بھی تو گھر پریوار ہے نا
اچھا وہاں بھاڑا کتنا ہے
چار ہزار ہے
اچھا ہے نا وہ چال میں بھی تو اتنا ہی ہے
ہاں میرا ہال ہے بیڈ روم ہے کچن ہے سب الگ الگ ہے
ہاں بلڈنگ میں تو اچھا ہے میرا تو ادھر ہی درگاہ فرسٹ درگاہ ہے نا
ہوں
ادھر ہی ہے آئے گے تو آؤ درگاہ پہ آئے گا نا ابھی عروس ہے نا انیس تاریخ کو
یہ انیس
ہوں
ہاں ابھی وہ تھوڑا کام سے بھی مجھے جانے کا تھا ابھی میری ني مطلب ایک چیز کے لیے مجھے جانا تھا نہیں نہیں مطلب ایک کام تھا مجھے کام سے سائن جانا تھا بار سائٹ ہاں وہ تھوڑا ایک اپلائی کرنے کا ہے
ہوں نہیں مطلب ایسا کام کا نہیں ہے وہ پرسنلی ڈیٹیلو
اچھا نہیں اگر مال کام پہ گئے تو اپنے بچے سنبالنا مشکل ہے اس کے لی گ یہاں تا کہ موبائل سے جو ہوتا ہے نا وہ کرنے کا
تو مجھے ادھر وہی کام سے مجھے جانا تھا تو میں بی
ہو گے نا گھر پہ
ہاں کون
ننند
نہیں وہ یہ سائڈ نہیں آتے بچے لوگ جاتے نا وہ سائڈ تو وہی بولے آئیں گے درگاہ پہ تو آنا میں بولی ہاں آؤں گی مجھے بنانے کا ہے نا میری لڑکی کا مطلب منت تھا نا لاسٹ والی کا تو مجھے کڑ بھی بنوانا ہے پلاؤ بنانا ہے بیج
ہاں تو یہ اس کو اروس ہے
ہاں تو میں وہی سوچی جب پیسہ آ جائے گا نا تھوڑا بہت تو وہی کر کروا دوں گی میری بچی کا پہلا
ہاں وہ سبھی ہے انیس کو چالو ہے نا
ہمم
ہوں
ہوں
اچھا وہی تھوڑا باہر وہ اس کے لیے بھی جانے کا نا ایک مطلب میری ایک سہیلی ہے نا تو کو لے کے جانے کا ہے
اچھا
ہوں تو اس کے لوگ پیسے کا ارینج نہیں ہو رہا ہے نا اس سے
ہوں
تو اس نے بولا میرے کو ارینج کر کے دینے میرا لون ہو جائے گا تو میں دے دوں گی بول کے
کہاں پہ ا بھی ادھر ہی ہے کہ جہاں پہ وہیں پہ رہے
ہاں میں ادھر رہتی ہے نا میرے بجو میں ہی رہتی ہے تب مجھے بولی اس نے تیرے سے کچھ ارینج ہو رہا تو دے میرا لون ابھی تین چار دن میں ہو جائے گا تو میں تجھے واپس لوٹا دوں گی
پیسے کے معاملے میں سب سے سمبھال کے رہنے کا ہاں کوئی اپنا نہیں رہتا ہے
وہی نہ تو میں نے بولی نہیں بابا میرے پاس میں ہے نہیں ابھی مجھے خود کو چاہیے ہمم
تو لوگ صحیح نہیں رہتے ہیں
تو وہی تو میں نے اس کو بولی مجھے خود کو چاہیے تو ہی مجھے دے دے بہت بڑی بات ہو جائے گی مجھے بھی بھرنے کا ادھر ہی ایسا بھی
کیونکہ وہ جگہ بہت عجیب ہے
ہاں ویوہار کرتے ہیں پیسے کا بٹ بعد میں لینے کا ٹائم پہ اچھا میٹھ ا بول کے لے لیتے پھر بعد میں دن
لے گئے دینے
ہاں نہیں دیتے پھر دینے کے ٹائم پہ دیں گے بھی کیسا معلوم سو پکڑ پچاس پکڑ یہ لے آئ گا تو تھوڑا تھوڑا دیں گے ایسا کرتے ہیں رکھنے کا ہی نی وہی تو میں بولی چھوڑوں کئی کے کسی سے سے ابھی مدد کر لے گا
ہمم
ہمم
وہ بھی ایک ہے
وہی تو دینے کے ٹائم پہ دے دیتے تو آپ اپنے کو بھی ضرورت رہتی بھائی تم بھی جیسا لے رہے ہو ویسا ہم کو بھی لوٹا دو وہی میرا تو ایک ہی ہے میں جو ٹائم پہ لیتی ہوں میں وہ ٹائم پہ دے دیتی ہوں میرے نند کو پوچھنا میں جیسا ویوہار کرنا جانتی ہوں میں ویسا ویوہار
نہیں میرا بھی ان لوگ سے نہیں ہوتی تھی کسی سے بھی بات ابھی کیسا تھوڑا کام ہے نا تو کام کے لیے آ جاتا
ہمم ھمم تو میرا تو ویوہار ایس
کام کے لیے آتا ہے سب کے کال میں کو نئی تو میں تو میں کسی کال ہی نہیں کرتی تھی کبھی
ہمم نہیں بیچ میں تو ایس جھگڑا ہوا تھا ہم لوگ کے ساتھ میں تو میرا اتنی تو پہلے بات چیت نہیں تھی میں کم سے کم جنوری سے جو ہم لوگ کی بات بند ہوئی تھی وہ ابھی دس دن ہوا ہے بات کر رہے
اچھا
بچے کے اوپر سے تبھی بات کرنے لگے
ہاں
ہاں بچے لوگ کو بیچتے نہیں ہیں ایسا نہیں کرتے تو میں نے پھر بولی آدمی کو جاؤ جا کے ملوا دینے کا ایسا بالکل
نہیں نہیں
کام ہو گیا کیا گھر کا
نہیں وہی چالو ہے آپ سے بات بھی کر رہے ہو گھر کا کام بھی کر رہے ہو
دونوں ساتھ میں دونوں ساتھ میں
ہمم آکیلی ہوں نہ
اکیلے ہو کیا میں بھی میں بھی ایسے ہی کر میں کیا کرتی پہلے بچے لوگ کو سب کو سلا ڈالتی ہوں پھر آرام سے کام کرتے ہوئے بی ہاں
لیکن ابھی الگ ہو گئی ہوں الگ ہو کے ہو گیا آٹھ نو مہینے ہو گئے
اچھا ہم لوگ بھی بہت پہلے سے ہی مطلب الگ رہتے سب سے پہلے ہم لوگ الگ بولے تو گندر گلی میں تھے ادھر میری نند کی سائڈ گلی ہے نا سب سے پہلا میں وہ گلی کے اندر تھی پھر میں پھر میری جدھر نند رہتی ہے نہ مالے پے تھئ میں ادھر
ہوں
ہاں ایک دم کونے والے روم میں تھی جا ان لوگ کا ہے نا
میں مالے پہ تھی نا تو میں دیکھی تھی
ہاں پھر مالے پہ سے میں ٹاٹا نگر سے اس سائڈ گئی پھر ادھر سے وہ سائڈ سے پھر ریٹرن میں وہ سائڈ گئی پھر اس سائڈ سے پھر میں ادھر شفٹ ہو گئی ایسا ہاں پھر ڈائریکٹ میں ادھر ہی شفٹ ہو گئی میں بولی شفٹ ہو جاتی ہوں ا ابھی دوسری جگہ
تھوڑا دور ہی صحیح ہے نا اچھا رہتا ہے میں بھی درگا ہے نہ جدھر
ہاں
درگا کے یہاں میری ساس رہتی
ہاں
بازو ہی میری نند رہتی دیورانی رہتی پھر میں رہتی میں دور رہتی تھوڑا یہ آئے ہیں سب گھر پہ نند لوگ ہیں
آئیے کیا